ہاں ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا آپ سناؤ
بس ٹھیک گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے آ بھی سناؤ
کچھ نہیں میں کیا سناؤ بیٹھی تھی آپ کیا کر رہی ہو
میں بھی بیٹھی ہوں
م س ٹ میں نے کیا حمزہ کے لیے بیگ آڈر
اچھا اس کی سرٹیفکیٹ کب کچھ کیا
کل جاؤں گی نا میں وہاں پہ کل نہیں پرسوں جاؤں گی کیونکہ کل پانی آئے گا نا ہم نے کل بھی نہیں بھرا تھا پانی کل مت تھی آنے بجلی تو کل نہیں بر پاائے ہم پانی اب میں کل پہلے پانی بھروں گی پرسوں میں جاؤں گی وہاں پہ ہوں دیکھتے ہیں پھر وہ کیا بولیں گے وہاں
ٹھیک ہے اور
بس ٹھیک آپ سناؤ
مدشن
میں نے لایا اس کو ڈورے مونوالا
اچھا
اسکوڈورے مون ہے
ہوں میں نے بولا تھاڈاکٹر کو ضرورت نہیں ہے اببوباکر کا ہے نا وہی دیں گے اس کو کو وہ ابوبکر کو نیا لاائیں گے
ابوبکر کر کو کون سا
جو میں نے اس کو لایا تھا وہ پنک کلر ٹیڈی والا بیگ
نہیں نہیں یہ ہوتا ہے آپ کیا اس کو پرانا دیں گے
وہ کہاں اس نے کب اٹھایا
لیکن نام تو ہے نا اس کا اب اس کو بچارے کو بیچارے کو بھی کچھ نہیں لاتا
اچھا
اور میں نے سوچا تھا ہم اس کو بک لائیں گے وہ والی بک جو وہ اس پہ کلے کر ہیں نا وہ پھر وہاں سے ہم نے اب میں وہ کروں گی آڈر وہ ڈولی اور میں کریں گے آڈر ہاں ڈوگو کےلی
اچھا اچھا
پھر اس کی ماں کو ہوتا ہے ادک
اچھا
ہوں اور سناو آج ہم نے مچھلی پکائی اب
چ میں نش شملہ اور ٹماٹر پکاہے
پھر کیوں نہیں آیا آپ کا ہیزبینڈ
وہ کہاں کیسے آتا اب میں اس کو کل بولوں گی جب پھر میرے لیے بھی مچھلی دینا تھوڑا سا ٹفن میں
ہوں اچھا ٹھیک اس کو اس کو اتنا کم اٹھا پھر وہ تھے بہت پہلے جب اس کو صاف کیا جب لائے تب بہت تھے پھر جب صاف کیا پھر بھی اچھے تھے جب اس کو شانی نے فرائی کیا تو وہ بہت تھوڑے بچے پھر جب اس کو پکایا اب تو وہ بالکل ہی کم ہے اب وہ دکھتے ہی نہیں ہےاس
ہاں اچھا وہ ہوتا ہے پھر
ہوں
اور میں کیا سناؤ بس ٹھیک آپ کی دعا
تو اپ کی دعا ہمیشہ ہے میں نے کل نکالا آپ کا فارم بھی نکالا لیکن وہ گندا آیا وہ نہیں پکڑیں گے وہاں پہ مجھے لگ رہا ہے اب میں پلی جی کو بول کے رکھ ہوں
ہا کل گئی بینک پہ کل تو بینک بند تھا نا
کل میں گئی نا اور کیا مجھے نہیں پتا تھا بند ہے پھر وہاں پہ دیکھا تو بند تھا اب میں صبح جاؤں گی اس کے یہاں تو میں اس کو بولوں گی کیا آپ اس کو کال کرو اس کو بولو میں بیٹی کا فارم بھیجوں گی اس کو دو یہ ادھار وریفکیشن اس کا یہ مانتے ہیں نا پھر مجلوائے گی دیکھتے ہیں کیا ہوگا کیونکہ میں نے آپ کہ میں نے فارم لایا اس کو نکلوایا پھر آدھار کا فوٹو تھرٹی فائیو روپیز اس نے مانگے مجھے اب اب وہ ضائع ہو جائیں گے نا فضول میں ہممم
اور
پھر آیا آپ کو وہ نئے والے پیسے
ٹو ہنڈریڈ ہاں وہی میں نے ڈالی نا دیدی کو پھر ہوئے نا وہ پندرہ سو آئے نا اسی سے مجھے وہ میں نے دیدی کو ڈالے وہ مجھے اسی سے آئے پندرہ سو
اچھا کری
ہممم
ہممم اور
بس ٹھیک ڈالی کو یا کوئی نیا ٹاسک
نہیں نہیں
یہ شاید نہیں ہے
یہ شاید نہیں ہے
ہاں ہم کوئی ابھی ویریفائی کالرس بھی نہیں ہو رہے کال ابھی اکاؤنٹ بھی ایڈ نہیں ہو رہا ہے نئے والوں کو
یہ شادیت نہیں تھا یہ شادیت نہیں تھا
ہاں لیکن اس پہ پرسو آیا تھا نا وہ والا ٹاسک وہ پہلے آیا پھر جب کمپلیٹ کیا اس کا کچھ نہیں ہوا وہ نہ دکھاتا ہے کچھ نہ اس کا پیسے نہ کچھ وغیرہ کچھ بھی نہیں وہ اس کو لکھا تھا ٹیسٹ پھر بھی اتنا
ہاں مجھے آئف ففٹیین ہنڈریڈ سکسٹی سکس روپیز ٹوٹل
ابھی آئے گا آپ کو پھر سے ابھی کر رہے ہیں نا آپ کو کالز تو نیا بھی آئے گا آپ کو میں ایک دو سو آئیں گے پھر سے آپ
چلو دیکھتے ہیں
ہاں آئیں گے کیونکہ اگر آپ کالز کر دیکھتے نا ابھی کتنے کالس ہوں گے آپ کو جتنے آپ کو ہوں گے اتنے میں تو آئیں گے پچاس پچاس تو آئیں گے ہی ایک کال کو تو پچاس آئے گا آپ پھر بھی تک
چلو آپ دیکھتے ہیں اگر آئیں گے تو میں آپ کو ڈا حا آہ ا کھانا نا میرا سو روپیہ ہے نا تو میں وہ آپ کو ڈالوں گی
ہاں سو روپیہ ہارنے کے آپ کے پاس وہ اٹھا اگر یہ آن لائن کرنا پڑا تو پتا نہیں اس کو کتنا مانگ گے وہاں پہ اوپر سے آج دس روپے بھی نہیں ہے مجھے
کون سا
یہی نا حمزہ کا فارم ہاں ں اگر یہ آن لائن کرنا پ
اگر آف کو آن لائن کچھ پیسے لگیں گے تو آپ دیدی کو بولنا میں نے اس کو بول
مجھے نہیں ہے نا ریچار بھی نہیں ہے
ا اتنی غریب
آج آئی بہت قریب لائی ہے بہت زیادہ اس کو دینے تھے نا گیارہ سو روپئے اس کو کیا بولا پھر اس
میں نے اس کو بولا ہاں اس نے مجھے کیا نا پھر کال میں نے اس کو بولا کہ آپ کو میرے پاس ہے جب میں آؤںگی خود یا خورشیدایگا میں اسی کےاتھجواؤں گی مجھے نکدل مجھے یہ اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں اس نے بولا کوئی بات نہیں میں نے اپنی جیب سے یےڈالا جب آؤ گی تب دینا مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے
ہم اس نے مجھے بھی بولا نا ایسا ایسا مجھے نہیں دیا ابھی دو سو واپس بولا لیکن میں نے کل بولاو نا اگر اس کو لیے اتنا ہے تو مجھے کیوں لیا بولا کہ تمہارے فارم کا کوئی تمہاری فارم کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ واپس بھی آہ سکتا ہے
کس کاا
میرا میرا
میرا مت آئیے گا واپس
نہیں نہیں اس نے بولا ایج کی وجہ سے مطلب تمہاری ایج کم ہے تو اس وجہ سے اس نے مجھے بولا نا پھر پیسے بھی تمہارے ضائع ہوں گے میں نے بولا نہیں میرے پیسے ضائیا نہیں کرنا اگر نہیں ہوگا تو مجھے پیسے واپس دینا میں نے نہیں میں نے بولا پھر نہیں کرنا اس کو پہلے ہی بولنا کیونکہ میرے پیسے ضائع نہیں ہونے د نا میں نے یے میں نےیے کیسے جمع کہ مجھے ہی پتا ہے پرسوں کتنی لڑائی تھی ہمیں ہزار روپے پہ دیکھا نا آپ یہی تھے اس دن نہیں آپ نہیں تھی جی جی ابوں نے ایٹیم لیا مجھ سے
ہم میں اس دن تھی نا وہی ہاں اور کیا جب فرزوں کو پکنک جانا تھا
ہوں دیکھو نا پھر نا کیا کیا کیا اسنے
ہوں ہوں
سب کچ تو
اور سناو اب اباس نے کیا کیا جانے کا
تنک
جانا ہے یا نہیں جانا
سکام
آہ ہ
ہوں پتا نہیں مجھے جانا تھک رہ ہوں ج نا ہیو ہیو پھر سے ایلرجیز نکالنے لگی
نہیں بولو تا
کی ہورا یے شوری وا اس نے ابھی کچھ نہیں بولا کل بھی اس پاار پہ بحث ہو گئی پھر پھر پ نا آپ کو یہاں پہ بڑی لڑائی ہونے والی تھی کل کب گوبو کوئی کچھ بولتا ہی ہے کتھی ہے کا کی نہیں
یہ کون سی بات ہوئی جب اس نے پیسے لیے تو اب جانے سے منع
نہیں اس نے نھی پھال جان نے کی بحث تھوڑے سے وہ بور رہا جائیں گے ابھی بھی نہیں آیا کچھ نہیں اپنی اپنی مرضی سب کو آج کسی کے لائف میں انٹرفیئر ہی نہیں کرنا چاہیے اورج سیدھے کسی کو بو نی گے
اور
ار کا اور کیا آ سم
آہا چھوڑو
اچھا نہیں پھر بھی کام چل رہا تھا نا تو اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ یہ ہوتا تھا پھر بھی اس سے بہت زیادہ ہمم ایک تو جو میرا قرض تھا وہ بھی ہورا تھاا دھیرے دھیرے ختم اور خود کو بھی اگر مجھے پانچ سو ہی بجتے تھے یا تین سو دو سو مجھے ان تین سو دو سو کو اتنا ٹائم نکلتا تھا مجھے لگتا ہی نہیں تھا فی الحال ڈیڑھ مہینے سے تقام ڈیڑھ مہینے سے تو بند ہے نا کام ڈیھ مہینے سے ہے ہی نہیں کام وہ بول رہا تھا اب سر پرسوں ہو رہا تھا ہم اب نیا کچھ اب تو دیں گے نیا ورک تو لیکن ابھی نہیں دیا ہم دیکھ ک
چلو ٹھیک ہے اور سناو
میں کیا سنا ہوں آپ نے حمزہ کدھر ہے آپ کو
ادھر ہے نا سویا میرے پاس
اچھا
ه وہ پتا نہیں وہ کہاں گیا
کام پہ نہیں تھا آج
ہاں ایک بجے تک کا پھر
اچھا
تھا نا ایک بجے تک کام پے اب پھر آیا پھر ہ مجھے آ رہے ہے بیچ مجھے نہیں نیند آ رہے مجھے حیکت ہی نھی ہے
کا وہ تھا سوٹ وہ پھر بنوایا
ہاں میں نے اس کو دیے دونوں سوٹ آپ مجھے کل نیا آیا اس کو بھی کل دینا ہے لیکن ابھی مجھے داگا ہی نہیں ہے اس کا
بوس بج تو یہ اب اس کو بولنا تھا نا انس کو مجھے داغا لا کس کلر کا داگا ہے
اس نے مجھے لایا
تو فر بنانا تھا نا لایا داغا تو
ہاں اس نے مجھے لایا دھاگا میری فرینڈ نے اچھا میں تجھ سے بعد میں بات کرتی ہوں
چلو جی اچھا ٹھیک
ہاں اب میں کام پہ لگوں گی بناؤں گی اوکے